ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ہیلو
آواز نہیں آ رہی کیا
ہاں جی فرمائیے کیسی ہو
کیا میں خیریت ہوں اپ بت بتائیے آپ کیسی ہو
میں بھی
آپ بتائیے آپ کیسی ہو
ہم بھی سب خیریت سب خیریت ہے ہاں جی فر
اچھا اچھا جی ہاں آپ کے یہاں موسم موسم کیسا ہو رہا ہے ویسے ابھی
موسم ایک دم خوبصورت سہاونا ماشاء اللہ اتنا خوبصورت ہو رہا ہے کیا ہی بتائائے آپ کو
جی میرے یہاں بھی نا صبح نا بہت تیز بارش ہوئی تھی تو اس
ہاں ہمارے یہاں پر ڈےتو ہوتا ہے
ہاں جی بل کل اور نہ اس کی وجہ سے امت نکل رہی ہے تو اور زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس کا گرمی کا کہر بڑھ رہا ہے
نہیں اپنے ادھر تو بہت ٹھنڈا ماحول ہے اور
ابھی ہمارے ادھر تو نہیں ہے یار
آج تو ہم لوگ دعوت مار کے آئے ہیں
ہاں جی بالکل آج ہم دعوت میں گئے تھے
ا بہت اچھی بات ہے اللہ اللہ اللہ تعالی نے ہاں جی ہم بھی دعوت خانہ گئے تھے
ہ ماشاء اللہ یہ تو بہت بڑھیا بات ہے آپ بت بائی آپ کو دعوت میں کیسا لگا ال
مجھے تو کافی اچھا لگا کیونکہ مجھے کھیر قورمہ کھیر شورما بہت پسند ہے کیا لاج باب تھا ایک بار مسال اتنا خوبصورت تھا کھانے میں اتنا ٹیسٹ لذیذ تھا کھانا
ہاں اور نا دعوت میں نا سب لوگوں کے ساتھ میں دسترخان بچھا کے کھانے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور نا پھر وہاں پہ دو چار یار دوست ملتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے تو تھوڑا نا دعوت کا مزہ اور بڑھ جاتا ہے
بالکل بالکل ویسے کہیں لپس میں بات کرتے ہیں گفتگو کو ملنا تو ہو ہی نہیں پاتا کہ نہ آپ بھی جانتے ہو آج کل لوگ اب اپنے آپ میں مصروف ہو گئے ہیں
بالکل جی آپ نے صحیح فرمایا کبھی ٹائم ہی نہیں ملتا کسی کو آج کل تو نا آپ کو پتا ہی ہے اپنی پرسنل لائف میں اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ کسی کے لیے کسی کو وقت ہی نہیں مل پاتا
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے کوئی وقت نکالنا نہیں چاہتا اور کوئی وقت دینا بھی نہیں چاہتا آج کل سب کو لگتا ہے کہ میرا میرا کیم تی ہے
جی جی بالکل آپ نے صاہی فرمایا اور بتائیے گا آپ کے گھر کیا پکایا ہے
اور تو ہمارے گھر پہ آج سبزی پکائی ہے آلو کی اور روٹی
اچھا بہت بڑھیا بہت خوب ہاں جی بولیے آپ کیا کہہ رہی ہو
کیونکہ بارش کا موسم ہے تھوڑا سا اسی حساب سے ہو پاتا ہے اور ترا بھابی جان کے تھوڑا سا بےبی ہوا ہے تو وہ ایسے ہی ہو پاتا ہے ایک بھابی
او ہاں اچھا اچھا بہت خوب آپ کے گھر میں بیبی آیا ہے یہ تو ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے آپ کے گھر میں بیبی آیا ہے تو پھر آپ کا تو اور زیادہ من لگے گا اس کے ساتھ میں کھلانے میں
بالکل بالکل
جی جی بالکل بالکل اور اور بتائیے ابھی آپ کا کہیں گھومنے پھرنے کا پلان نہیں ہے
ہاں جی ہمارا گھومنے کا پلان تو تھا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ہم گھوم کے بھی آئے ہیں ابھی تصویروں سے ویسے تو آج کل لوگ بتائیں گے نہیں لیکن تصویر ضرور اسٹیٹس سٹودی پہ لگا تو تصویر سے پتا چل ہی جاتا ہے
ہاں جی بالکل اپ ماشاء اللہ نا آپ نے بالکل صحیح فرمایا بیسو تو کہاں کسی کو بات کرنے کا وقت ملتا ہے لیکن نا اپڈیٹ اور اسٹیٹس کی تصویروں سے پتا چل ہی جاتا ہے کہ کون کہاں گھوم رہا ہے
ہاں ویسے دیکھا ہوگا میرے کافی خوبصورت سی تصویریں تھیں اور مجھے تھوڑا اسٹیٹس لگانے کا کا بہت شوق ہے
جی جی بالکل ہاں وہ اپنا اپنا شوق ہوتا ہے نا اور پھر کہیں گھومنے جائے گا اس کا ہی شوق ہوگا ابنا کئی کئی لوگ تو جاتی نہیں ہے تو وہ کہاں کی تصویریں وہاں ڈالیں ہیں میں نے تو آپ کے پرانے ریسینٹ میں وہ کافی تصویریں دیکھی تھی بہت دور دور جگہ کی دیکھی تھی آپ تو بڑی تصویریں اچھی لیتے ہو تصویروں میں آپ بڑی خوبصورت دکھتی ہو
ماشاء اللہ کیا تاریف جھوٹی تاریف کا ہے کرتے ہو
ارے نہ بالکل میں تو صحیح تعریف کر رہی آپ اپنے خود کی تصویریں ریسینٹ میں جا کے دیکھو کتنی لائک مل رہی ہیں اور نہ آپ تو فوٹو نا جو تصویریں لیتے ہو نا اس کا بیک گراؤنڈ بھی وہ کافی ڈالتے ہو
جی اللہ یہ تو صحی فرمایا آپ نے میں بھی لوکیشن پچھلی بار تو پتا ہے پچھلے بیتے سال کا ایک قصہ سناؤں گی آپ کو ابھی موسم ایسے ہی بارش کا ہو رہا تھا ہمیں جگہ گئے تھے اور وہاں کا نظادا جرا آپ دیکھیں گی تو ایک دم گھاٹا کہتے ہیں نا موسم نے ایک ساتھ رود بدلا اور رود بدلنے کے بعد ایک دم بارش آیا بارش بند ہونے کے بعد ایک دم کالے کالے بادل اڑ رہے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواائیں چل رہی تھی چاروں طرف پانی پانی تھا کھیتوں میں اور جو ہمارے یہاں کچرا ہوتا ت نا کچرا تو اس کو گوبر بولتے ہیں گوبر کو ڈال رکھا تھا اور میرے بوس بھی میرے ساتھے ا پوربا جی اور ساتھ میں میری پوری ٹیم ہی تھی ہم لوگ جگہ گئے تھی وہاں پہ اس ہمیں فوٹو لینے کا بہت شوق رہتا ت تھا سر نے بولا کہ آپ ایسا کرو آپ ادھر کھڑی ہو جا آپ کا ایک فوٹو لیتے ہیں نکالتے ہیں سر کے پاس ہمارے آئی فون ہے تو ہمارا فوٹو گوبر کے بھورے کے پاس کھڑے ہو کے لیے لیکن اس فوٹو میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم پہاڑ کے سائڈ میں کھڑے ہیں
ہاں پ تو بہت خوب خوبصورت تصویر آئی ہوگی اور نا موسم کو دیکھ کے بھی آپ کو لاجواب موسم
ہاں وہی تو کالے کالے بادل کالے کالے بادل ل اوپر سے پیچھے سے گوبر کا ڈھیرا وہ گوبر کا ڈھیرا نہیں پہاڑ لگ رہا تھا ایک دم
ریسینٹ میں نہیں دیکھی تصویر اگر آپ کو وقت ملے تو آپ میرے کو پرسنل بھیج دینا میں دیکھ لوں گی آپ کی تصویر
ماسا اللہ وہ فوٹو تو نہیں ہمارے پاس کیونکہ ہمارا فون بیتے دن بیتے سال خراب ہو گیا تھا تو ہم نے نیا فون لیا تھا ہمارے سارے پرانی یادیں چلی گئی اس میں لیکن لیکن وہ پل مجھے آج بھی یاد آتا ت جس جب بھی اس گاؤں سے گزر ہوں تو وہ مجھے دکھ جاتا ہیں تو مجھے کافی اچھا لگتا
ماشااللہ ماشااللہ اللہ کی رحمت رہی تو پھر سے آپ کو ایسے سہانے موسم کا مزہ لینے کو ملے میں تو اللہ سے سک دعا کرتی ہوں آپ کو بہت جلدی اور نہ کہی گھومنے پھرنے کا موقع بھی ملے
ہاں بلکل گھومنے پھرنے کا جب بھی موقع ملتا ہے تو ایک دوسرے کی جو جگہ ہم لوگ جاتے ہیں اس کی معلومات بھی ہو جاتی ہے صحت سرافہ بھی ہو جاتا ہے ایک تحریف ہی ہونی چاہیے ایک طریقے سے
ہاں اور نا ساتھ میں جاتے ہیں نا تو تھوڑا سا وقت بھی نہیں مل جاتا ہے گپتگو ہو جاتی ہے کچھ باتیں ہیں جو فون پہ نہ ہو کے ڈائریکٹ ہو پاتی ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں
بلکل اور دوست کے ساتھ سمے نکال لینا ہی چاہیے ایک کہ سمے نکالنے سے ہمار رشتے مضبوط ہوتے ہیں محبت ت بڑھتی ہے بھائ چارہ بڑھتا ہے اور پیار محبت کی بھی
اللہ جی آپ نے بلکل صحیح فرمایا اور نا تھوڑے سے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں نا تو اس سے اپنی یاری دوستی کا بھی پتا چلتا ہیں کیسی ہے
بلکل بلکل بلکل صحی فرمایا آپ نے
اور
اور تو کچھ نہیں بس تھوڑا سا کل کا سنڈے ہے تو سنڈے
کہی ساتھ میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں ہاں کہ کہی جی جی پلان ہے پھر
کل سنڈے دیکھا تو ایسا کچھ پلان نہیں ہے لیکن ابھی بتا تو رہی ہوں سنڈے کا ایسا کہی جانے کا پلان نہیں ہے ہیلو سنڈے کا کہیں جانے کا پلان ہاں ہاں سنڈے کا کہیں جانے کا نہیں لیکن تھوڑا سا اپنےبال دھولنے تھے اس سے ایک دن پہلے ٹھیک ہم لوگ بالوں میں تیل لگانی میں ںبھی
اچھا اچھا جی بلکل بہت خوب کرو بھائی والوں کی جبی تو بنتی ہیں
نہیں ایسے تو خیر میں آپ آج کافی دنوں بعد لگا رہی ہوں کیونکہ سوکھا سوکھا ہو جا ہو رکھا ہے سارا سر تھوڑا سا کھجلی ہو رہی ہے سوٹے کی وجہ سے
ہاں تو پھر بھی آپ اپنا اتوار اپنے لیے یوز کرو گے پھر تو
ہاں تھوڑا سا بال د ہو جائیں گے دیکھنے کیا ہی ہوگ ب کیا
ہاں جی بالکل اور نا آپ تھوڑا سا گرمی سے بچ کے رہیے کافی گرمی پڑ رہی ہے اور گرمی کے ساتھ میں امس بھی ہو رہی ہے تو آپ کو پت ہی ہے یہ بیماریاں اور زیادہ بڑھ رہی ہے
بالکل صحی تھا فرمایا آپ نے
ہ نا تھوڑا سا لوس ہی ب کے رہا کرو آپ آپ تو باہر باہار رہتی ہو فیلڈ کا کام کرتی ہو تو آپ کو تو زیادہ لو لگتی ہوگی
بالکل لگتی تو ہے لیکن کہتے ہیں نا پیٹ پر آیا پیٹ برا کرنا ہی
ہاں اور اپنا خیال رکھ کیے گا اور ن آپ سے بات کر کے میرے کو بےحد اچھا لگا اللہ کا شکر ہے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا اب ملتی انگل کول میں اللہ حافظ
خدا حافظ